ہلو
السلام ع
ہاں جی وعلیکم اللام جی ٹھیک ہو
ہاں جی میں ٹھیک ہوں آپ بتاؤ کہہ رہی تھ ہو آپ
ہاں جی جی خیرت سے ہوں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے اور بتائیے آپ کے امی ابو باجی سب کیسے ہیں بھائی جان
ج اب سب سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
چلو شو کری چاہیے
جی
اور بتائیے مصروف تو نہیں تھے کسی کام میں آپ
نہیں نہیں ابھی ابھی بس بیٹھا آئی ہوں میں نے سوچا کہ آپ سے بات ہی کر لوں تھوڑی سی جانک جان جانکاری آپ سے آپ سے بھی لیں گے تھوڑی سی جانکاری آپ سے ل آپ سے بھی لیں گے جو زندگی میں ہماری بھی ضرورت لگے گی
اچھا تو کس بارے میں بات کر رہے تھے آپ
جی ک آج کل کے جو
فونز ہماری زندگی میں ان کا استعمال کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں بات کرنا چاہیے کیونکہ فون ایسی ایک چیز بن چکی ہے جو ہماری زندگی سے بہت جڑ چکی ہے اس طرح جٹ چکی ہے کہ جیسے کہ ہم ہمارے بادن پہ کپڑے ہوتے ہیں اس اسی اسی طرح ہ فون بھی ہمارے جسم سے اب لپٹ چکا ہے ہمارے ذہنوں سے لپٹ چکا ہے
صحیح فرمایا آپ نے ہمارے لیے لباس ضروری ہے ویسے ہی یہ ضروری بن گیا ایک طرح سے انسان کے لیے نا
جی جی جی بس یہی ہے کہ آج چھوٹے بچے بھی آج فون کا استعمال کر رہے ہیں جو ان کے لیے ان کے صحت کے لیے خراب ہے
فون ایک تو ایک تو اگر اگر ہم ایک نظریہ سے دیکھیں کہ فون ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بہت سی معلومات سے نوازتا ہے یا کہیں ہمارا دوست کہیں پڑتا ہے تو جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے خون ایسا چیز ہے کہ وہ وہ وہ اس سے ملاقات ویڈیو کال پہ کروا دیتا ہے
ہاں وہی صحیح بولا نا آپ نے ہاں جیس جیسے مطلب وہی ہے نا اپنوں سے رابطہ آسان ہو جاتا ہے نا مطلب جیسے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا اھا انسان چند لمبوں میں مطلب رابطہ ہو جاتا ہے کسی سے بھی
رابطہ ہو جاتا ہے جی وہ
ہاں تو پھر ایسا ہی لگتا ہے نا جیسے وہ بندہ روح روئی ہمارے سامنے ویڈیو کال میں دھو بھی ویڈیو کال میں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے روب رو ہی ہو ہماری
ہ جی جی اور جو اور جو اور جو یہاں دنیا بھر میں ابھی ہو رہا ہے کیا کہیں پہ کوئی کچھ چھیڑ گیا ہے یا کوئی کچھ بھی ہو جا ہو گیا ہو تو وہ فون کی وجہ سے فون کی مدد سے ہم جلدی سن لی ہیں دیکھ لیتے ہیں اور دنیا میں ابھی کیا ہو رہا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کس کنٹری میں کس ممالک میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہم
صحیح فرمایا ہمیں میں مطلب ایسے ہوتا ہے نا اس سے ہمیں دنیا کی معلومات ہو جاتی ہے سارا مطلب سم پتا چل جاتا ہے کیا دنیا میں چل رہا ہے دنیا جہان بھر کے حالات سے معلومات ہو جاتی ار مری ہے نا
الگ الگ خبروں کے ذریعے جیسے یوٹیوب پہ انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے
جی جی وہی بات میں کر رہا ہوں کہ دیکھو کہ آج جو ایک بات ہو گئی ہے کہ جو فون استعمال آج ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور کوئی کچھ بچے جو ہیں وہ آج فون پہ ہی پڑھ رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ بہت ہی اچھا ہے لیکن اس اس میں ایک پرابلم جو دکھ رہی ہے سب سے زیادہ کہ آنکھ آنکھوں آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے اس فون کی وجہ سے وہ تو پھ وہ وہ تو پھ پڑھ لیتے ہیں وہ تو جو انفارمیشن یا ان کے کلاسز جو ہو
سر درد ہونے لگ جاتا ہے نا مطلب لگاتار جب اس کا استعمال ہو وہی ہے نا کہ پھرا ہمیں ڈاکٹروں کی طرف رخ کرنا پڑ جاتا ہے
آپ کا آپ کی بات صحیح ہے وہی بات ہے کہ ایک طرف تو ان کو فارمیشن مل رہی ہے ان کے کلاسز کمپلیٹ ہو رہے ہے ان کا سلیبس کمپلیٹ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ان کے ان کے ہیلتھ ایشوز بڑھ رہے ہیں اسی لیے کہ ہم بول رہے کہ اگر کوئی فزکلی مطلب ظاہری کسی کوچنگ میں جائے کہ وہ اس کے لیے بیسٹ ہے اسی لیے ہم
صحیح فرمایا آپ نے صحی فرمایا ابھی دیکھیے نا مطلب موبائل فون کا تو ایسے ہو گیا آج کل کے موجودہ دور میں مطلب ہر کسی کی یہ بنیادی ضرورت بن گیا ہے ہے نا تو انسان ہو بچہ ہو یا بوڑھا ہو مطلب اسے بھوک اس کا احساس تک نہیں ہوتا مطلب وقت گزارنے دن رات کا دنیا بھر کی مصروفیت سے مطلب جو انسان ہے وہ بگانہ ہی ہو جاتا ہے
جی جی وہی وہی بات ہے کہ آ آپ دیکھ لو ہمارے گھروں میں ہی اگر بچ چا رو روو روتا ہے یابچہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانا ہی نہیں ہے تو ماں باپ اس کو فون پکڑا دیتے ہیں کہ اس میں ویڈیو چلا دو یا کچھ اور دکھا دو تاکہ یہ کھانا اس کا کھانا کمپلیٹ اس کا کھانا مکمل ہو جائے یہ نہیں
جی جی صحیح فرمایا آپ نے میرا خود کا بیٹا چھوٹا ہے نا تو وہ ہمارے چھوٹے نواب کیا کرتے ہیں ہم وہ موبائل لے کے بیٹھیں گے تبھی کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو وہ بس منع کر دیتے ہیں آج کل کا عالم ہی ایسا ہو گیا نا کہ مطلب بچوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ابو امی یوز کر رہے ہیں تو مطلب یہ صحی چیز ہے
جی وہی وہی بات ہے کہ ہم فون پہ اتنے دار مدار ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارا ہمارے پاس اس دور میں فون نہیں ہوگا تو ہم خود کو ایک موزور کی طرح دیکھتے ہیں کہ ہم اس فون کے بغیر کچھ نہیں کریں گے کیونکہ آج دیکھو کہ آج آن لائن ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہے اگر آپ کو کسی کو پیسے دینے ہیں تو آن لائن ہی آن لائن ہی ہ ہوں گی آپ کے پاس آ فز کےلی پ پیسے نہیں ہوتے جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہے کہ ایک تو اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا
کوئی بھی خریدداری کرنی ہو ہمیں کوئی کہیں رقم بھیجنی ہو مطلب سب کام گھر بیٹھے ہی ہو جاتا ہے چھٹکیوں میں ہے نا تو ہمیں وقت کی بربادی نہیں ہوتی نا مطلب کچھ چند پلوں میں ہی ہمارا کام ہو جاتا ہے
جی جی وہی وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ پڑھائی میں میں نے اس کا سکرک ا اس کے لیے فون کا جو فون کے فائدے بھی ہے اور فون کے نقصانات بھی ہے ہمیں ہمیں دو اگر ہمیں فون استعمال کرنا ہے تو ہمیں دونوں اٹھانی ہے فائدے بھی اٹھانیے ہیں اور نقصانات بھی اٹھانے ہے
ہاں وہی ہے نا جو نقصانات ہوتے چلو اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھو ہے نا اس کو بھی بار بار نہ دہرایا جائے ہےا
جی جی وہی وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ہمیں فون کا استعمال کرنا ہے تو اس طرح کرے کہ ہماراری جو ہماری جو صحت وہ نہ بگڑے ہماری آ کے خراب نہ ہو جائے ایسے ایسے ایسے کچھ طریقے طریقے ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ لیں گے ہم ڈھونڈ ت ہم ہم ا وہ ڈھونڈنی بھی چاہیے کہ تاکہ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ خراب نہ ہ اور یہ جو ابھی آن لائن آن لائن کا ٹرانزیکشن ہے اس سے بھی انسان کو بہت فائدہ پہنچتا ہے لیکن ایک بات ہے اس کا بھی ایک نقص ن نقصان نقصانات اس کے بھی ہے کہ آپ دیکھو کہ کہیں پہ بھی فون بند ہو جاتا تا ہے یا کہیں پہ بھی ٹرانزیکشن رک جاتی ہے تو انسان ایک ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ ایک زندہ لاش بن ب بن کے رہ جاتا ہے کیونکہ پھر آپ فون کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے پاس جو پیسے نہیں ہوتے ہیں وہی بات وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے ہماری آسائش بڑھا دی لیکن لیکن ہماری مشکلات بھی اسی اس کے ساتھ ساتھ میں بڑھا دی
صحیح فرمایا دیکھو یہ تو ہمارے ایک طرح سے ذہن میں ہی بس گیا فون تو ہے نا تو مطلب ہم لوگوں کو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے جو نقصانات ہے وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے پتا ہے ہمیں ہمارے ذہن میں ہے کہ کیا نقصانات پر ہم اسے مطلب دیکھنا نہیں چاہتے اندیکھا کر دیتے ہم کو
کیونکہ انسان انسان د مطلب ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہے اور اور یہ بات ایک ہے کہ ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے فون سے آپ خود ہی دیکھ لو کہ ہمارے گھر ہمارے گھر میں ہی دو چار دو تین تو فون ہوں گے ہی اور اس میں آپ دیکھو ایک فون ایک فون ایسا یوز ہوتا ہے کہ جس کو اس جس کا استعمال کچھ اچھے کے لیے ہوتا ہے چاہے پھر نیوز ہو چاہے پھر پڑھائی ہو یا پھر آن لائن ٹرانزیکشن ہو یا پھر ہاں ج یا پھر کتاب مطلب پڑھانے پڑھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوست جو دو فون ہم استعمال کرتے ہیں وہ بس یہ بکواس جو سنتے رہتے ہے شارٹ
سحی فرمایا ہ ہاں وڈیو ریلس کرال کر تے رہتے ٹائم وقت کی بربادی ہے بس وہ ہےا تو دیکھو کئی لوگ تو مطلب اس سے بھی مطلب بڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں میں نے دیکھا ہے نا ہاں دیکھو ہمارے میرے یہاں پہ نا ایک مطلب گھر میں باورچی تھا تو اس نے مطلب اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا چلو اسے فون کا بڑا تھا کافی چلاتا رہتا تھا مطلب کافی معلومات تھی اسے تو سارے مطلب فنکشن وغیرہ کے اس کے تو پھر اس نے دیکھو کیا چلا چلا کے نا مطلب انٹرنیٹ کے ذریعے دیکو سوشل میڈیا کے ذریعے مطلب اپنا چینل بنایا ہ نا تو اس کا چینل بڑا فیمس ہو گیا اپنے جو بھی کھانا بناات ت مطلب جو بھی بنااتتا کچھ بھی پکاتتا جا کے
اپنے اپنے چینل پہ ڈال دیتا ہے وہ
ہاں مطلب پیرا کمنے ل اچھا خراب ہو اس سے
جچھ
ہاں
جی جی جی وہی وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس کا اچھا فائدہ اٹھا اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ نہیں اٹھا پاتے یہ صرف اپنی زندگی اور اپنی آنکھوں آنکھوں کی بینیاں اپنی آنکھوں کی روشنی ختم کر لیتے ہیں اس لیے جو میں میں لاسٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ فون کا استعمال کرو لیکن اچھا اچھا کے لیے کرو کیونکہ اگر آپ کی صحت ایک بار خراب ہو جائے پھر وہ واپس نہیں آتی ہے
ہ ہ نہیں میں سہمت ہوں آپ کی بات سے اور میں دیکھوں گی کہ میں اپنے ذہن میں اتاروں ان کو کو اپنے گھر والوں کو بھی بولو کہ وہ بھی اپنی مطلب زندگی میں اتارے ان سے
جی جیی شکریہ بات کر چل پھر کبھی جی جی شکریہ شکریہ چکو چلو اللہلہ خدا حافظ خدا حافظ